ہیلو ب کا ہلو ہیلو ہیلو
ہلو ہاں ہلو
ہلو بات آ رہی ہے ہلو
ہاں ہاں ہلو ہلو ہلو ہاں ہلو
ایک سیکنڈ ایک سڈ مجھے آواز نہیں آ رہی ایک سیکنڈ ایسے ہی ویٹ کرنا ہوں ہ ہ ہوں ہوں ہیلو ہلو جیشا بھائی ہیلو
ہاں ہلو
ہاں بھائی بتاؤ اور بتاؤ اور
این بھائی بس بڑھیا مجھے آپ سے ام بھائی کچھ پوچھنا ہے این بھائی مجھے تو م سے ایک بات کرنی ہے کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا لہجہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے
ایسب کیونوں آات تو ہلو ہاں میرا لیے تمہارے ایسا کیوں لگا رہا ہے میں نے ایسا کیا کہہ دیا
بات صرف لہجے کی نہیں ہوتی ہے ایان کبھی کبھی بولنے کا انداز بھی انسان کے رویے کو دکھتا ہے تم تم تم بات کرنے کرتے ہو ایسے لگتا ہے جیسے تم سامنے والے کی عزت نہیں کرتے کر رہے ہو
شاید تم زیادہ سوچ رہے ہو میں بس سیدھی بات کرتا ہوں مجھے ہر بات کو گھما پھرا کر کہنا پسند نہیں
سھی بات اور بری بات میں فرق ہوتا ہے سچ بولنا اچھی بات ہے لیکن اگر سچ کسی کو ذلیل کرنے کا انداز میں بولتے ہیں جیسے تو وہ تکلیف دیتے تا جیسے وہ تکلیف دیتا ہے
تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں بدتمیز ہوں
میں تمہاری بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی تمہاری آواز اور تمہارا ل لفظ سامنے والے کو ہرٹ کر دیتا ہے
مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کر ہرٹ کیا ہو
جان کر جان بوجھ کر کرنے ضروری نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اپنے غصے یا پریشانی کی وجہ سے ایسے لہجہ خاہر کر لیتا ہے جیسے دوسروں کے دوسروں کو برا لگتا ہے
شاید تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن مجھے لگتا ہے لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لیتے ہیں
یہ بات سچ ہے کہ ہر انسان کی ہر انسان کا برداشت الگ ال الگ ہوتا ہے لیکن اگر تمہاری بات تمہاری بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تمیں اپنے تک تمہیں اپنی سوچ چاہیے
تمہارے خیال میں میرا لہجہ کب برا ہوتا ہے
کل جب ہم گروپ پروجیکٹ کر رہے تھے تم نے حمزہ سے کہا تھا تم سے کوئی کام سے ہوتا ہوتا ہی نہیں شاید تمہارا مقصد اسے امپروو کروانا تھا لیکن تمہارے الفاظ اسے نیچا دکھانے والا تھے نیچے دکھانے والے تھے
لیکن وہ واقعی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا
لیکن ہو سکتا ل ہو سکتا ہے لیکن تم کہیں کیسے کہ سک تھے حمزہ کو حمزہ ایسے کو تھوڑا بہتر کرنا ہوگا چلو مل کر ٹھیک کرتے ہیں دونوں بتانے کا مطلب ایک جیسا ہے لیکن سارے الگ الگ ہوتے ہیں
تمہاری بات میں وزن ہے
انسان کی پہچان صرف اس بات سے نہیں ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے بالکل اس سے بھی ہوتا باقی اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کیسے کہ تا ہے
مطلب تم کہہ رہے ہو کہ میرے لہجے میرے بات کو کمزور کر دیتا ہے
زور سے بولنا اور اپنی باتیں سمجھانا الگ چیز ہے اگر آواز اونچی ہو جائے تو سامنے والا آ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ اپنیوں بچوں کرنا آ لگتا ہے
مطلب تم کہہ رہے ہو کہ میرا لہجہ میری بات کو کمزور کر دیتا ہے
بالکل اچھی بات بھی اگر بری انداز میں کہی جائے تو اسے خراب تو ہو سکتا ہے
یہ بات میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچھی
آخر ہم اپنے رویے کو نہیں دیکھ پاتے ہمیں لگتا ہے ہم صرف سچ بول رہے ہیں لیکن سامنے والے سامنے والا ہمارے انداز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم غصہ کرو گے اور سمجھو گے کہ میں تمہارا برا کر رہا ہوں
شاید میں واقعی غصہ کر دیتا مجھے اپنی غلطی سننا مشکل لگتا ہے
ہر کسی کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن اپنی کمی کو ایکسپٹ کرنا ہی بہتر کے پہلے سیدھا ہوتا ہے
تمہاری بات سن کر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کل میں بھی میرے بہن نے کہا تھا کہ ایں تمہارا بولنے کا طریقہ کبھی کبھی بہت سخت ہوتا ہے
دیک شاید کے لوگ تمہیں ایک ہی بات سمجھ رہے ہیں دیکھو شار کہ لوگ تمہیں ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں
لیکن میں اپنی لہجے کیسے بدلوں عادتیں اتنی آسانی سے نہیں بدلتی
پہلا قدم یہی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو خود سے پوچھو اگر کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے تو مجھے کیسا لگے گا
یہ مشکل لگتا ہے
مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں جیسے ہم کوئی بھی بری عادت دھیرے دھیرے چھوڑ سکتے ہیں
یہ بات بالکل صحیح ہے کبھی کبھی میں غصے میں کچھ کہہ دیتا ہوں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے
دینے کے بعد تھوڑا وقت لو غصے میں نکلی ہوئی الفاظ آخر واپس ہی آتے ہیں
یہ بات بالکل صحیح ہے کبھی کبھی میں غصے میں کچھ کہہ دیتا ہوں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے
کیونکہ الفاظ زخم دیتے ہیں جس کا جس کے زخم نظر آ جاتا ہے لیکن دل کا زخم چپ کے جاتا ہے
کش مجھے لگتا ہے وہ اپنا انداز پر کام کرنا چاہیئے
اور یاد رکھو کیا مطلب ہے نہیں کہ تمہارے کمزور تم کمزور ہو اچھا اچھے کے ساتھ بھی منظور بات کیا جا سکتا ہے
تمہیں کبھی میرا لہجہ سے برا محسوس ہوا
ہاں کچھ مرتبہ لیکن میں جانتا تھا کہ تمہارے دل برا نہیں ہے بس تمہارے تک تمہارے کبھی کبھی ہو سک سکتے ہو جاتے ہیں
شکریہ ذیشان آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میرے پاس ابھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس بات پر اور مسلسل باتیں کرتا چلو اللہ حافظ پھر کبھی ملتے ہیں
دوست وہی ہوتا ہے جو صرف تکلیف نہ تکلی تکلیف نہ کرے بالکل ضرور پر بیٹھے بنانا میں
چلو ذیشان میں بعد میں کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
تو ٹھیک ہے